ہلو
ہلو السلام علیکم
ولیکم السلام کیسی ہیں
خدا کا ہاں خیریت سے ہیں سب ہاں جی اور آپ کیسے ہیں
جی جی شکر ہے اللہ کا دعا ہے آپ لوگ کی اور بتائیے کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں بس بیٹھے تھے ابھی گھر کا کام وام ختم کیا تھا تو بیٹھے ہوئے تھے
اچھا اچھا میں نے سنا ہے آپ ویایام وغیرہ ڈیلی کرتی ہیں پہلے ابھی کرتی ہیں چھوڑ دیا تھا پہلے
نہیں نہیں کرتی ہوں ڈیلی کرتی ہوں ہاں جی بس جی ان شاء اللہ شروعات ہی ویام سے ہوتی ہے
بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ ہے میں اب سوچ رہی تھی کہ میں آپ سے بات کروں تھوڑا یہ میں بھی سن ویایام وغیرہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کرا کروں کیوںکہ بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے
ہاں نہیں اللہ نے چاہا تو آپ صحیح ہو جاؤ گے اگر آپ کرو گے تو
اچھا چلیے بہت ش کرریہ سوچ رہی م کیونکہ کندھوں وندھوں میں درد ورد رہنے لگا ہے تھوڑی دقت رہنے لگی ہے تو سوچا میں ویام وغیرہ جوائن کر لوں تھوڑا کر لوں بہت اچھا رہے گا فٹنیس صحیح رہے گی
ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح رہے گی اور آپ تھوڑا دور رہتے ہیں نہیں تو یہ پاس میں ہوتے تو پھر دونوں ساتھ میں کر لیا کرتے
چلیے خیر کوئی بات نہیں انشاء اللہ میں یہاں پر دیکھوں گی کوئی آ یوا کلاسسیا ویاام اگر کوئی سکھاتا ہوگا کیک ابھی میں کل حکیم صاحب سے بات کر رہی تھی
ہاں جی ہاں جی
تو وہ تھوڑا درد ورد رہنے لگا تھا تو میں نے سوچا ایک بار حکیم صاحب سے سلاح مشورہ کر لوں کچھ دوائیاں وغیرہ لکھواو تو میں کل ان کے پاس گئی ت تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیے دوائی وغیرہ کی ضرورت پڑے گی نہیں اگر آپ ڈیلی ویایام کرتی ہیں تو
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا انہوں نے
ہاں س کی وہ بتا رہے تھے کہ جیسے کہ کیونکہ صحت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کسی جوان سے نہیں انسان کی زندگی سے ہوتا اور اگر آپ جیسے زندگی میں اپنا تھوڑا اچھے سے یوگا کریں گے ویایام کریں گی تو آپ کو اپنے آپ ساری چیزوں میں سدار دکھنے لگ جائے گا اور سارے درد سے سارے روگ چنتاؤ سے آپ کو نجات ملے گی انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں بت اور بھی وہ بتا رہے تھے جیسے کہ صحت اور ورزش کرنے کے جو ہیں وہ بہت سارے فائدے ہیں ورزش کرنے کے تو بتا رہے تھے جیسے کہ تندرست دل اس کہہ رہے ورزش کرنے سے ہمارا دل بہت تندرست رہتا ہے
جی جی
وہ بتا رہے تھے جیسے نیمت روپ سے ورزش
ہاں یہ ہے نہ روزانہ کہ کرو گے ٹائم بنا کے کرو گے تو بہت اچھا رہے گا
جی جی بالکل بالکل ہم انہوں نے ہم کو یہی بالکل فائدے بتائے کہ رہے تھے ڈیلی روپ سے کسرت کرنے سے جو خون کا دوہرا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور جس سے دل کی بھی بیماریوں اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے
جی بالکل بالکل
ہاں تو ہمیں یہ سن کے بہت اچھا لگا اور پھر وہ بتا رہے تھے کہ جیسے ڈیلی ورزش کرنے پہ ہم اپنے وزن پر بھی قابو کر سکتے ہیں
ہاں جی بالکل یہ بات صحی بتائی انہوں نے جیسے وجن کم زیادہ کرنا ہو تو ویایام کرتے ہیں انشاء اللہ اس سے راحت ملتی ہے نجات ملتی ہے کہ ہاں بھائی اگر زیادہ ہو گیا تو ویایام کرو کم ہو جائے گا
بالکل بالکل تو وہ کہہ رہے تھے جی کیم صاحب نے بھی ہم سے یہی بولا کہ کثرت کرنے سے جو ہے شریر کی جو ہماری اترکت چربی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور موٹاپا دور ہوتا ہے
جی
اور بتا رہے اور بھی وہ بتا رہے جیسے دماغی سکون اور خوشی کہے تھے ورزش کرنے سے ہمارے دماغ میں ایک ہارمون اتپن ہوتا ہے جسے اینڈی فرنی نام کا ہارمون کہا جاتا ہے اور جس سے آپ اگر ہماری بھاشا میں کہیں تو اسے خوشی کا ہارمون بھی کہتے ہیں کیونکہ کہ اس سے تناؤ ڈیپریشن اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے
جی اچھا اچھا
ڈیلی ورزش کرو اور اپنے آپ میں بہت زیادہ آشچری جنک سودھار
جی جی ہاں بدلاؤ تو ا تا ہے بہت آتا ہے بدلاو جی
اور وہ ہمیں اور بھی بتا رہے تھے جیسے مجبوت ہڈیا اور ماش پیشیاں روجرا رو زانا کسرت کرنے سے ہڈیا اور ہمارے مسلس جو وہ مجبوط ہوتی ہیں جس سے پھر ہمیں بڑھاپے تک چلنے پھرنے میں آنس ہوتی ہے کبھی ہمارے گھوڑوں میں یا گٹنوں میں درد نہیں ہو سکتا
جی جی یہ ویایام کرنے سے یہ تو ہے
اور بتا رہے نہ کبھی سروائکل کی دقت ہو سکتی ہے نہ کبھی بھی کمر میں کوئی درد ہو سکتا ہے نہ مائگرین کی سمسیا ہو سکتی ہے نہ دل سے سبندت کوئی روگ ہو سکتا ہے انہوں نے ہمیں طرح طرح بن وبن طرح طرح کی جانکاریاں دی
جی بس وہ ہے حکیم صاحب تو یہ ساری جانکاری رکھتے ہیں
جی جی جی اور انہوں نے نے ہمیں بتایا بہتر نیند جیسے جو فزیکل ایکٹیویٹی یا کسرت کرتے ہیں نا جیسے ہم دن میں کوئی آئیے تو خ آپ نے بھی دیکھ دن میں ہم کوئی بل لےنے یا جیسے زیادہ تھک جاتے ہیں تو ہمیں رات میں نیند بسکون کی آتی ہے ہے نا ہاں تو وہ بتا رہے تھے کیسے تو انہوں نے جی جی
اں جی یہی ہے نا صبح صبح ویایام کرنے سے سے نا پورا شریر ایک دم تازہ تروجہ ہو جاتا ہے صحیح بھی رہتا ہے
جی جی بالکل آپ بالکل صحی فر ما رہی ہیں تو ہمیں تو ان کی باتیں سن کر سچ میں دل سے بہت خوشی ہوئی اور ہم نے اپنے آپ سے ایک وعدہ بھی کیا کہ اگر ہم یہ ہم ڈیلی یوگا کریں گے اور اپنے آپ کو تندرست رکھیں گے کیوںکہ آنے والے ٹائم میں جیسی جیسی چیزیں بدل رہی ہیں کھان پان بدل رہا ہے سمے بدل رہا ہے تو اپنے آپ کو تندرست رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے
جی ضروری ہے یہ تو سب سے پہلے ضروری ہے اپنا شریر صحیح ہے تو سب صحی ہے جی
جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں تو انشاء اللہ ہم سوچ رہے تھے کہ ایک گروپ کو بنا لے ہم حکیم صاحب کہہ رہے ہم کیا بنا لیں حکیم صاحب نے خود ہمیں ایک گروپ میں جوڑ دیا حکیم صاحب کیا ہے وہ نہ یوگا کا ایک گروپ چلاتے ہیں لوگوں کو وہ یوگا کرنے کے لیے پریرت کرتے ہیں اور انہیں جاگروک کرتے ہیں وہ کوئی بھی فیس ویس وغیرہ نہیں لیتے ہیں
ہاں جی جی
بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے ہیں جس سے ہم تندرست رہ سکتے ہیں اور اپنی صحت پر دھیان دے سکتے ہیں
ہاں نہیں وہی ہے میرے بھی پیروں میں درد بہت رہتا تھا تو میں بھی حکیم صاحب کے پاس ہی گئی انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا ایک ویایام ہوتا ہے وہ ڈیلی کرو تو اس سے آپ کو نا درد سے نجات ملے گی اور جی میں وہاں سے آئی گھر پہ آ کے میں نے پھر اگلے دن میٹ بچھا کے اور پھر پیروں کو پھیلا کے آگے وپیروں کو چلا کے لے ایسے گھما گما کے تو ویایام کرتی ہوں تو آپ ہی یقین کرو کہ میر نا جوڑوں کا درد بالکل ایسے ہوگا جیسے ہے ہی نہیں
بہت بہترین بہت بہترین جی انشاء اللہ انشاء اللہ یہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں ویایام یوگا وغیرہ لااکی دی ہوئی ایک ایسی نمائش ہے جس سے آدمیوں کو حکیم صاف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی سارے روگوں کی دوا اللہ نے ویایام یوگا وغیرہ سب میں ہم کو دی ہوئی ہے وہ بات ہے کہ لوگ آل کش کر ہی ہی نہیں پاتے ہیں آلکس کر جاتے ہیں لوگ اپنی صحت تندرستی کو لے کے کر بھی
وہ جو آلس کرتے ہیں ان کا شریر ایسا رہتا ہے کہ بس چلتے چلتے بھی ایسے یہاں درد وہاں درد کراتے رہتے ہیں جی ج تو یہ پھر جی حکیم کے پاس جاتے رہتے ہیں کبھی یہ دوا کبھی وہ دو بس کھاتے رہو دوائی جی
کلب صحی فرما رہی ہیں اسی لیے ہمیں تو حکیم صاحب کی بات دل سے بہت اچھی لگی ہم نے تو سوچا کیوں نہا اس بات کو ہم آپ سے بھی کہیں
ہاں جی ہاں جی نہیں آپ نے بہت اچھا اچھا کیا کہ مجھے بھی بتایا ویسے تو میں کرتی رہتی ہوں لیکن کچھ جانکاری مجھے نہیں ہے جو آج آپ نے دے دییں
جی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اب اب ہم یوگا کلاسز جوائن کریں گے تو اگر ایک تو گروپ اگر آپ کی جانکاری میں کوئی ہو تو ہمارے اس گروپ میں جوڑیے گا
جی جی ہاں جی ہاں جی نہیں یہ میرے پڑوس میں ہے وہ جی پڑوس میں ہے وہ رہتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے ایسے جڑوانا تو میں ان سے بتا دوں گی اور آپ کے اس میں جڑوا دوں گی آپ کا گروپ میں جڑ جائیں گی
جی بالکل بالکل ہم تو یہ کہیں گے آپ بھی جڑیے آپ کو روز نئی نئی ایک نیا پیام سیکھنے کو ملے گا اور اللہ تعالا سے جڑی اور بھی باتیں اپ کو سیکھنے کو ملیں گی
جی جی بالکل بالکل آ بھی جڑائیں گے
کی رحمت ہے کی رحمت سے آج ہم لوگ یہاں پر ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی میں یہاں تک پہنچے ہیں تو اگر آگے ان کی رحمت رہی تو آگے پت نہیں کہاں پہنچیں گے
جی جی جی یہ رحمت خدا کی ہے جو ہے سب ٹھیک رہو گے آپ بھی
جی آگے آپ بھی اپنا دھیان رکھیے گا اور ڈیلی یوگا اور کشرت ورزش کرتے رہیے گا اور باقی اور بھی کوئی ہو تو ہمارے گروپ میں جوڑیے گا ہم حکیم صاحب سے اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہیں تو ہم آپ کو ملوا بھی دیں گے
پ مر پڑوسنوں کو لے کے یہ سب پریوار کی کیری تھی کہ بھائی ہمیں بھی ویایام کے بارے میں جاننا ہے تو جی ان کو لے کے میں آپ کے پاس آؤں گی اور آپ بھی پوری جانکاری ان کو دلا دینا
ٹھیک ہے جی چلیے تو پھر ٹھیک ہے ملتے ہیں جی بالکل بالکل ان شاء ال ٹھیک ہے جی خدا حافظ
اللہ حافظ